اللام علیکم کیسے ہو بہت دنوں کے بعد یار کہیں سب کہریت
وعلیکم السلام عم میں ب ہی ٹھیک ٹھاک تم سناؤ یار بس کیا ہے بات ہوں پچھلی دو ہفتے سے ای مصروفیات چل رہی ہے چانس ل پڑ سک نہیں ما تھوڑا سک ل رہ سب سے پہلے آپ کو فون کیا تھا
ارے یار ہاں سمجھ سکتا ہوں آج کل کی زندگی میں تو لگتا ہے چوبیس گھنٹے بھی کم پڑ جاتے ہیں صبح کھلتی ہیں بچوں کو اسکول چھوڑنا پھر دفتر کی دوور باغ اور پھر شام کو تھک ہار گھر لوٹنا روزمرہ کا کا کا یہی چکر تمہارے دفتر کا کیا حال ہے آج کل
وجہ سے ب ایک کرےلی صبح جلدی نکلنا پڑتا ہے ب چ دن کیسے گھر ب چ کے سات تھورا وفت گزرنے کی کوشش کرتا ہوں پر آدھی دفعہ تو روز ہو چکے ہوں ٹیک ہے
صحیح کہہ رہے ہو میری حقلیب بھی یہی شکایت کرتے ہیں کہ میں گھر پر صرف سونے کے لیے آتا ہوں پر کیا کرے تھوڑا بہت وقت نکالنا پڑتا ہو ویسے بچے اور بھابھی ٹھیک ہے ان کا کیا حال چل رہا ہے آج کل
بڑی ل پرمائش سر دگنی ہو کوٹا والا جو ہے نا اس میں آج کل ن گھر کی دیواروں پر رنگ برنگی تصویریں بنے بگم پورا دن اس کے پیچھے صاف صفائی کرتی رہتی ہے مچن آتی رہتی ہے
ہاں ہاں یار یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہماری بیٹی کو دیکھ لو یار ابھی سے اس کو لیپٹاپ اور موبائل چلانے کی کہ ایسا شوق ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح وہ فنکشن سمجھتی ہیں کبھی کبھار تو لگتا ہے کہ ہم پرانیے نسل کے ہو گئے ہیں اور یہ نئے زمانے کے بچے ہیں
ب ان کا دمانڈ ویسے امریکی ایسی ہے پ دف کےل سے ان ب
ہاں یار ڈاکٹر کو دکھایا تھا انہوں نے کہا کہ تھوڑا عمر کا تقاضا ہے اور کچھ مسلس کا کھنچاؤ ہے اب تھوڑی بہتری ہے دوائی چل رہی ہے اور فزیو تھرپی بھی ہو رہی ہے وہ تو بس ان کا ان کے ساتھ بیٹھ کر پورے دن پرانے زمانے کی کس سے سناتے رہتے ہیں اسی بہانے دونوں کا وقت اچھا گزر جاتا ہے
سب بھائی مجھے ایک مشہور پ سے ا بن کی سوب آ یر بار سب تو آ کہیں کہ جاتے گراتے کوئی اچھی جگہ بتاؤں
یار اگر تم سکون اور خوبصورتی چاتتی تو اس بار سثوات کمرت ویلی کا پلان بناؤ میں پچھلے سال گیا تھا ادھر اور سچ بتاؤں تو وہاں کا موسم اور نظارہ دھ کر انسان دنیا کا دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے
یہ ہوٹلرس ایسے بن چکے ہیں جانے کے لیے تھوڑا بیکنگ کرنی پڑتی ہے پر اگر تم بچوں کے ساتھ جا رہے ہو تو بس کنارے اسکول بنتا ہے نا اس کوئی مقابلے نہیں ہم تو پلی تھی اسلام آباد سے اور سفر بہت ہی شاندار تھا
نہیں یار اب وہاں کافی ہوسٹلس اور ریزورٹس بن چکے ہیںا حالانکہ جہاں بندہ اور ٹورا لیک تھا جانے کی
وہ تو صحیح بات ہے نا تو صحیح بات ہے یہ تو تم نے بہت زبردست آئیڈیا دیا ہم دے کے ادھر جانے کا موسم کیسا ہوتا ہے سے موسم کے حوالے میں
دن میں موسم خوشگوار ہوتا ہے ہلکی دھوپ ہو ہیں اور پھر شام شام ہوتی ہی ٹھنڈ بر جاتی ہے تمہیں اچھا اچھا خاصا گھر پڑنے ساتھ رہنا پڑے گا اور سب سے بار پھر وہاں کا جو راستہ ہے نا نیا بنا ہوا موٹر ویز کی وجہ سے اب سفر کافی آسان ہو گیا ہے
ہاں میرا تو وہی اسٹرگل کر رہا کہ سب چھوڑ چھ کر نک نکل جاؤں ویسے وہاں سنے پنے کے کیا حساب کتاب ہے تو پتاہ ہے اور میری بیگم دونوں کتنی
ہاں تم نے تم نے پوچھو تو زیادتی ہوگی بھائی سوات اور کمرت کی طرح جاؤ وہاں کا چر کا اور بمبا کاری ضرور کھانا ان کا پکانا پکانے کا طریقہ بالکلتا ہے صرف نمک اور تھوڑا سا ٹماٹر میں بناتے ہیں پر جو گوشت کا اپنے ذائقہ نکال آ وہ لاجاب ہوتا ہاں دریا سے برف بری ہوئی رؤٹ فش رائی کرنا مت بولنا
دنیا میں تازی پکڑی ہوئی تھی بہت کس کی بات کری تھی آپ تم نے تو بیٹھے بیٹھے میرے ماں میں پانی لین اور چیز تو میری کمزوری ہے ویسے آج تمہارے گھر میں کیا پت رہا ہے ہم تو یہاں دفتر کے کینٹین میں بیچ بہت فم کا
آج تو گھر پر بڑے اہتمام سے آلو گوشتور مٹر پلاؤ بنا ہے ساتھ میں دہی کا رائتا اور سیلڈ میرے اقلیہ کے ہاتھ کا آلو گوشت کا تو تمیں پہلی بھیزذائقت ذائقہ چک ہے بالکل دیگ جیسی بناتی ہیں
تو آا کناا بنا تا بر یہ تو م گاات ہی کر میں یہاں سوکی روٹی اور دھال کھایا میں او تھوں ا مجھے دینیالو گوش کی باتیں سنا رہی ہوں مجھے بھی دعوت ملا
ارے بھائی یار تمہارا اپنا گھر ہے جب دل چاہے آؤ بس ایک فون کر دینا تاکہ بھابھی اور اچھے کہ اچھے چیز بھی ساتھ بنا لیں
اوکے اوکے چلو یہ تو پکا ہے وسے اگلے دو مہینے میں آباد بھی آ رہی ہے اس بار قربانی کا کیا ارادہ ہے مندر جانے کا پرب بنا
ا یار ارادہ تو آ ا ارادوں تو ہیں کہہ اس بار تھوڑا جلدی منڈی کا چکر لگا جائے لگایا جائے پچھلے سال آخری دنوں میں گیا تو تاکہ قمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ج اور کوئی دا ا دنگ کا جانور بھی نہیں مل رہا ہے اب اس بار سوچ رہا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا جانور لے لوں یا پھر ایک بکرا زذبا کروں تم بتاؤ
مے گائے میں حصہ لینے کا سوچ رہا ہوں گائے قربان کرنی ٹھیک ہے بکر کچلی م یہا فا ف منڈی کا انظ سنا ہے کہ ابھی سے یہ کافی تیزی ہے وہاں پر چلو م ایک ام کی بت جیسی بھی ہو پمی تو ہے ہاں
بالکل صحیح بات ہے ویسے یار عید کا نام سنتے ہی مجھے ہمارا بچپن یاد آ جاتا ہے یار کیا دن تھے وہ بھی ایک سے ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ رات کو سو نہیں پاتے تھے اس خوشی میں کہ نئے کپڑے اور جوتے ملیں گے
سبح نے م کہ ان کا جو سب سے پہلے گؤ انتا تھا وہ تو محلے کےار کرنا ج اختیار کرنا ہو تو کسی کے پاس سب سے زیادہ پیسے جمع ہوئے اس پر ا بات ایکا مقبلہ ہوتا ہے تھا
اور اب کیا زمانہ دیکھو آج کل کے بچے عید کے دن بھی موبائل پر لگے رہتے ہیں یا پھر آن لائن گیمس کھیل رہے ہوتے ہیں کسی کو رشتتے داروں کے گھر جانا میں دلچسپی ہے ہی نہیں رہی لوگ فون پر ایک کاپی پیسٹ میسج بھیج کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا
رہ ہو جلد ہی دور نے ہمیں پاس آسمانی تو بھی ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہو کہ یہ تو صحیح بات ہے آج کل اتنا وہ مزہ نہیں رہا ہم لوگ خود بھی اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہ ملنا بھی گوارا میں سمجھ
چلو دوست یہ تو دنیا کا دستور ہیں یار وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے ویسے تمہارا اس نئے بزنس کا کیا بنا جو تم آن لائن شروع کر کرنے کا سوچ رہے تھے کلوتھنگ برانڈ کا
کام شروع کر دیا ایہستہ ایہستہ بھی ہو گےام بھی اضافہ اضافے کی یہ سوچ رہا ہوں کہ اور اضافہ کرنے کام میں اور کاروبار بڑاؤ ابھی تھوڑا منافع کا سلسلہ کم ہے پر امید ہے کہ وقت کے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا لیکن بھائی ابھی ایک چیز ہے میں بتانا چاہوں گا ابھی آپ سے بات کر مجھے بےحد اچھا لگا جو بھی بات ہے میں نے آپ سے ہر ہ
ہاں مجھے مجھے بھی بھائی آپ سے بات کر کے اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا ٹھیک ہے بھائی
تو
اللہ حافظ اللہ ہ
ج جی
ہاں